السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام و رحمۃ البرہ کہ ت
آپ ٹھیک ہے اچھے سے گھر میں سارے ٹھیک ہے
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بس دعا دعا اللہ کا شکر وہ میں آج اسکول گیا تھا وہاں پہ ٹیچر نےج وزیشن کا ذکر کیا تھا مجھے یہ ٹاپک بہت دلچسپ لگا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں
بالکل سوشل میڈیا اپنی جگہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس سے علم حاصل کیا جا سک تح نئے ہنر سیکھے جا سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں سےہ قائم کیا جا سکتا ہے لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے یہ ٹرینڈ کی آدھی نکل
کی نقل کی جاتی ہے تو اس کے برے ا تیجے بھی سامنے آتے ہیں
یہ کیا تگر دن بٹے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اندھیری نقل کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے ہر قوم کی اپنی روایت اور اپنی پہچان ہوتی ہے اگر ہم اپنی پہچان کو کھو دیں تو ہماری الگ شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے
کیوں با
میں پ دیی ہ
کت ہوت میں نےر فکر
گڈنیچ پیراے نا چھی کاغج تمب لان چ کیا پورت
یہی وجہ ہے کہ لوگ دکھاوے کو اصل کامیابی سمجھنے لگتے ہیں مہنگی چیزیں برانڈیڈ کپڑے اور فیشنیبل لائف اسٹائل کو ہی سب کچھ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اصل خوبصورتی انسان کی ایک اخلاق تعلیم اور کردار میں ہوتی ہے
ہمارے بزرگ ہمیشہ سادگی کو پسند کرتے تھے ان کے پاس شاید نم آج جیسی سہولیت نہ تھی لیکن ان کے درمیان محبت عزت اور یقین بہت زیادہ تھا
بالکل آج کل کئی گھروں میں لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں لیکن ہر شخص اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے لئے وقت نکالا کم ہو ہوتا جا رہا ہے
مجھے لگتا ہے فیملی ویلیوز کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے اگر گھر کا ماحول مضبوط ہو تو بچے بھی اچھی سوچ کے ساتھ بڑھتے ہیں نہ
ہاں بچوں کی پہلی تعلیم گز سے ہی شروع ہوتی ہے اگر والدین اپنی زبان تہذیب اور اچھے اخلاق کی تعلیم د تو ب بھی انہیں قیمتوں کو اپناتے ہیں
ایک اور بات میں نے محسوس کی ہے کہ کئی لوگ اپنی مادری زبان بولنے سے بھی ہچکچاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ صرف انگریزی بولنا ہی ترقی کی نشانی ہے
انگریزی یا کسی بھی دوسری زبان سیکھ ن اچھی بات ہے کیونکہ زبان علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے لیکن اب اپنی مادری زبان کو کمتر سمجھنا بالکل ٹھیک نہیں جو قوم اپنی زبان کی قدر نہیں کرتی وہ اپنی ثقافات کو بھی زندہ رکھتی ہے
بالکل کشمیر ہو یا بھارت کا کوئی اور حصہ ہر علاقے کی اپنی زبان اپنی روایت اور اپنی تہذیب ہوتی ہے ان سب کا احترام کرنا لازمی ہے ک نہاکان پانگس م چھٹ کر شامن بندد پ
آج کل کئی لوگ صرف فیشن اور دکھاوے کے لیے پیسے خرچ کر دیتے ہیں اگر وہی پیسے تعلیم کتابوں یا کسی ضرورت مند کی مدد پر لگ جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا
مجھے لگتا ہے کہ اصل ترقی انسان کے کردار اور علم میں ہوتی ہے نہ کہ صرف اس کی کہ کپ رو ظاہری انداز میں
بالکل صحیح کہا اپ نے ہمیں دنیا کی ہر اچھی بات اپنانی چاہیے چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو لیکن ہمیں اپنی تہذیب اپنی پہچان اور اپنی اچھی روایات کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے
ویسٹرنائزیشن خود نہیں بلکہ اندھی نقل اور اپنی قیمتوں کو نظر انداز کرنا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کہ آج کل بہت سے نوجوان کسی چیز کو صرف اس اپنا لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ میں ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی زندگی یا معاشرے کے لیے واقعی مفید بھی ہے یا نہیں
مجھے محسوس ہوا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا نے ہماری زندگی پر بہت گہراسر ڈالا ہے
اور ایک وجہ یہ بھی بھی ہے کہ کئی لوگ دکھاوے کو اصل کامیابی سمجھنے لگتے ہیں مہنگی چیزیں برانڈڈ کپڑے اور فیشنیبل لائف اسٹائل کو ہی سب کچھ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اصل خوبصورتی انسان کے اخلاق کے تعلیم اور کردار میں ہوتی ہے ہمارے بزرگ ہمیشہ سادگی کو پسند کرتے تھے ان کے پاس شاید آج جیسی سہولیات نہ تھی لیکن ان کے درمیان محبت عزت اور یقین بہت زیادہ تھا
دم پاٹت سے ب پان گااز تمبری پمت میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لئے ایسے کام کرتے ہیں جو نہ ان کی کے لیے مفید ہوتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کے لیے ن تھپپ س
یہ بات درست ہے کبھی کبھی لوگ صرف لائکس اور فالوورس کے لیے اپنی اصل شخصیت بدل دیتے ہیں وہ اپنی زندگی کا صرف چمکدار حصہ دیکھتے ہیں جس سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی بہتر نہیں ہے
ج اسی وجہ سے کئی لوگ دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں
ہاں ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے اس لیے ہمیں کسی کی نقل کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر محنت کرنی چاہیے
آج کل فیشن کا بھی بہت زیادہ اثر ہے کئی لوگ کپڑوں اور برنڈز کی بنیاد پر دوسروں کا اندازہ لگاتے ہیں فیشن اپنی جگہ ایک ذاتی پسند ہے اور صاف ستھرا لباس پہچاننا اچھی بات ہے لیکن اگر انسان صرف دکھاوا کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے
بالکل ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق کر کردار سے ہوتی ہے اور یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ ہے آج کل کئی لوگ فیشن کی وجہ سے اپنی مادری تہذیب اور روایت کو کم اہمیت دیتے ہیں جبکہ ہر قوم کی اپنی پہچان ہوتی ہے
ہ اپنی ثقافت سے محبت کا مطلب دوسری مجھے اپنے کشمیری لباس و روایت بہت پسند ہے ہماری ثقافت ہماری پہچان ہے اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے
بالکل اپنی ثقافات سے محبت کا مطلب دوسری ثقافتوں سے نفرت نہیں ہوتا ہمیں ہر ثقافت کا احترام کرنا چاہیے لیکن اپنی پہچان کو بھی سنبھال کر رکھنا چاہیے
آ پتا لگا کون س ویکسینائے ایک اور چیز جو مجھے پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ غیرو گھروں میں فیملی کے افراد کے دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں
یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے موبائل فونس اور ڈیجیٹل ڈیوائسیز کی وجہ سے کئی لوگ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اس سے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر فیملی کو روز کچھ وقت آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ا
بالکل گھر کا ماحول مضبوط ہوگا اور بچے بھی اچھے اخلاق اور قیمتوں کے ساتھ بھریں گے
تعلیم کے میدان میں بھی ہمیں صرف ڈگگریاں حاصل کرنے کے بجائے اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے
ہاں اصل تعلیم وہ ہے جو انسان میں ایمانداری محنت ادب اور ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اگر علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو ترقی مکمل نہیں ہوتی
ج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اچھی بادیں جیسے ریسرچ ٹیکنالوجی ڈسپلور وقت وقت کی قدر ہمیں ضرور اپنانی چاہیے
بالکل لیکن ساتھ ہی اپنی زبان اپنی تہذیب اپنی روایت اور اپنی اچھے اخلاق کو بھی مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا چاہیے اس سیم میں اصلی کامیابی ہوتی ہے
بالکل لیکن ساتھ ہی اپنی زبان اپنی تہذیب اپنی روایت اور اپنے اچھےخلا کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے اس میں اصل کامیابی ہے
بالکل سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اچھی باتیں قبول کریں بری عادتوں سے بچیں اور اپنی پہچان کو ہمیشہ زندہ رکھے
بالکل آج کی گفتگو سے مجھے یہ سبق تو ملا کہ کسی بھی نئی چیز کو اپنانے سے پہلے اس کی فائدے اور نقصانات دونوں غور کرنا چاہیئے کیونکہ بنا جانے بنا سوچے سمجھے اگر ہم کسی چیز کو اپنا لیں گے تو آگے جا کے ہمیں اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات جس کی وجہ سے ہماری جان پہ بھی بن آ سکتی ہے ہمیں پہلے دیکھ کر سوچ کر پڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو فائدہ کیا ہے اور اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے نقصان کے ہ
مجھے لگتا ہے کہ ہر فیملی کو روز کچھ وقت آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے گھر کا ماحول مضبوط ہوگا اور بچے بھی اچھے اخلاق اور قیمتوں کے ساتھ بڑھیں گے
بالکل ویسٹرنائزیشن کا سب سے برا اثر یہ ہے کہ وہ باہر کے ممالک کی طرح الگ الگ اپنے ماں کا نہیں پاتا اپنے باپ اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کا نہیں پاتا اس نے بہت برا اثر ڈالا ہے کبھی کبھار ہم باہر کی طرح اپنی زندگی کو ڈالنے کے لیے کچھ کپڑے پہنتے ہیں کچھ جسے ہمارے ماحول پول اور جس سے ہماری زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے جس سے ہم نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ گاٹھ کے
بالکل سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اچھی باتیں قبول کریں بری عادتوں سے بچ اور اپنی پہچان کو ہمیشہ زندہ رکھیں ان شاء اللہ ہم اپنی زندگی میں علم محنت اخلاق اور اپنی ثقافات سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے آمین اسی توازن سے کیا ایک مضبوط باشور اور تیراکی یک یافتہ معاشرہ تیار ہوتا ہے
ان شاء اللہ ہمیں خیایر رکھن گئے چلو اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ